وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شکر ہے اللہ کا گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد للہ
اچھا بس بیٹھی ہوں تب سے بیٹھ رہی ہوں تو اس فدیق کے ساتھ بات کری
اچھا اچھا ٹھیک
اس کو میں نے دیا آپ کا نمبر
ہاں
ا وہ بعد میں کرے گی
ٹھیک مجھے نا ابھی دو پینڈنگ وہ ہونے چاہیے تو
اب کرو گے نا اسی کے ساتھ آپ بات اب یہیں سے کرنا نا اس کو کال
وہ اٹھائے گی
ہاں وہ اٹھائے گی ابھی نہیں کرنا میرے میں کروں میں کمپلیٹ کریں گے نا اب میری
ہاں
اس کے بعد آپ اس کو کال کرنا نمبر ڈائل کرنا بھیجا ہے نا میں نے نمبر
ہاں
اس کو کال کرنا وہ اٹھائے گی لیکن پہلے مجھے بولنا کب کرو گی کال اس کو
مجھے پہلے دو بجے جانا ہے نا ادھر
کدھر
کالج
تو چلتے چلتے بات کرنا
شور مت ہوگا
نہیں
ٹھیک
ہوں
یا پھر میں وہاں سے آ کے مجھے کتنا بجے پانچ دس منٹ لگیں گے اس کے بعد ہی میں کال کروں گی اس کو آرام سے
آپ کو کیا کرنا ہے آفس میں
مجھے یہ فارم میں نے پرسوں فارام بھرا تھا وہ مجھے اب آج لانا ہے واپس
اچھا
کھانا کھایا
نا
میں تمہارا انتظار ہی کر رہی تھی میں نے سوچا جب تک تم کرو گی تب تک میں نماز پڑھوں گی پھر
اور
بس دعا تم سناؤ
بس شکر اللہ کا
کھانا کھایا
نہیں اپی ابھی کھائیں گے
ٹھیک ہے
ہوں
اور گھر میں باقی سبھی سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا دادی کو فرق ہوئی
ہاں ابھی فلحال ہے فرق
اچھا اور
بس دعا بس اسما کو ڈھونڈ رہی تھی وہ
اچھا
وہ ہے نہ بیمار وہ گھر میں سوئی ہے
اچھا اب بات کرتی ہے
اتنی نہیں کرتی ہے بات لیکن کرتے بہت دھیرے سے
آنکھیں کھولتی ہے
نہ نہ آنکھیں نہیں کھولتی ہے
آنکھیں نہیں کھولتی ہے
نہ
کوئی بات نہیں اسکو ہو جائےگی فرق مت لو ٹینشن
اور باقی گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا
تم کاٹو گی نا ابھی اس کے بعد میں تمہیں ادھر ہی کروں گی یہیں سے کرو ہاں ادھر ہی رہنا تم ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
پھر میرے پاس ایک ہی رہے گا
نہیں اب دونوں کرنا
ٹھیک دونوں کرو
ہاں مطلب ایک کا کس کے ساتھ اب کتنے بچے
مجھے ہے اب دو
کتنے مطلب کتنےمیں پیسے
پانچ میں سے
تو ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا نا اس کو کال
پہلے میں اس کاٹو گی نا اس کے بعد میں تمہیں کروں گی
کیونکہ اس کے بعد مجھے نہیں ہوگا مجھے بس دو ایک کال ہوگی بس
ٹھیک اس کے بعد میں اس کو کروں گی
ہاں اس کے بعد اس کو کرنا لیکن مجھے بولنا اس کو کال کرنا
میں وہاں سے آ کے ڈھائی بجے لگ بھگ کروں گی اس کو میں تمہیں پہلے یہ فون کروں گی تم اس کو بولنا تو پھر میں کروں گی ٹھیک ہے
خود کرنا نا یہیں سے مسیج
اچھا ٹھیک ہے میں
نمبر ہے نا اس کا ہاں اوکے
اور باقی سب ٹھیک ہے
اور شکر االلہ کا ہم سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے سالن کیا تھا آج
کیا
سالن میں کیا پکایا
آج ہم نے پکایا نا آلو اور آئی نا یہ پھوفی آئی نا اس کے لیئے گوشت پکایا
اچھا آئے
ہاں نہیں وہ خالی ایک آئی
اچھا اچھا
اس کے لیے پکایا یہ گوشت بس دعا تم سناؤ
بس شکر
اور کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو
بیٹھی ہوں
ہوں
آپ کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں
مما کہاں ہے
وہ اندر ہے
اچھا
ہوں
ٹھیک
اور
بس دعا اور مزہ آیا
کہاں
کل گئے تھے نا
ہاں مزہ آیا تھا تھوڑا تھوڑا لیکن ٹریفک جیم تھا اور تھا یہ کیا بولتے اس کو گرمی اور اوپر سے خراب سڑک
ہوں اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ
ہاں
ہوں ہوں اور گھر میں سب
کیونکہ وہ اچھی جگہ ہے
کون سی
برنور
ٹھیک وہاں پہ پانی ہے
ہاں بہت
کتنے جاتے ہیں ادھر
بہت اتنی بھیڑ تھی اتنی بھیڑ تھی بہت کراؤڈ تھا
ٹھیک
ہوں
پھر دھوپ ہو ہوگی نا ادھر ہے نا
ہاں دھوپ تھی لیکن فر لگ بھگ چار بجے کن پانچ بجے نہیں مطلب چار بجے کے بعد وہاں تھوڑا موسم ٹھیک تھا
ٹھیک کھانا سادہ لیا تھا کے بریانی
نہیں کھانا تھا ساد
سبزی کیا سالان کیا تھا
ہاں
سبزی کیا تھی
سبز تھی ہمیں ہمیں ہم نے لیا تھا ٹماٹر اور یہ کیا بولتے اس کو پنیر
ہاں
اور لیا تھا مرغا اور اس کے ساتھ ڈالا تھا پیاز لیا تھا یہ اس کو کیا بولتے ہیں گوشت اس کو کیا تھا تیکھا سوپ ہوتا ہے نا وہ جس سے رس
ہاں
وہی بنایا تھا
ٹھیک
تو وہی ہمیں وہی قربانی کا تھا تو
اچھا یہ صبح ہو گیا تھا پ یہ
کیا ڈیسائڈ ہاں ہم نے صبح سوچا تھا اصل میں کل وہاں گئے تھے مہجورشن کے وہیں پکنک
کہاں کہاں
برینور تو اس نے بولا مما نے بولا ہم بھی جائیں گے ہم بھی دیکھیں گے
میجر ایجوکیشن کے اسکول والے گئے تھے
میجر ایجوکیشن گیا تھا نا ہاں وہ اسٹوڈینٹس ان کو پکنک تھا کل ان کو
اچھا اچھا اچھا ان کو جو پرسوں بھی پکنک تھا
وہ بچوں کا تھا ان کو
اچھا پ کل بڑے گئے تھے
ہاں کل بڑے گئے تھے
اچھا ٹھیک
اور
مجھے بھی بولا ہوتا میں بھی آتی ہوں ہوں
آپ آئی نہیں
ہوں
خود بھی آنا تھا نا خود بھی بولنا تھا میں آؤں گی میں آؤں گی
مجھے کیا پتا تھا تم لوگوں کو جانا ہے
ہم نے کیا تھا نا صبح ڈسائڈ پھر پتا ہم کتنے بجے نکلے ہم نکلے لگ بھگ گیارہ بجے پھر پہنچے ہم تین بجے وہاں
شاید تین بجے پھر کب کھانا کھایا پھر کب یہ ایک دن
بیچ میں ہم رکے نا بیچ میں ہم رکے ایک جگہ پھر ہم نے وہاں چائے پی
اچھا اچھا ٹھیک پھر پہونچے گاڑی میں
ہاں تب وہ گود میں تھے ایک دو
اچھا اچھا
ہاں
ٹھیک
اب اس کے بعد آپ کرنا مجھے
پھر میرے پاس ایک ہی رہے گا پہلے میں ادھر جاؤں گی تو اس کے بعد میں اس کو کروں گی
ہاں پھر اس کے بعد الفتیح کو کرنا
ٹھیک اس کو ہوگی یا یہ چھٹی ہے نا
ہاں اس کو ہوگئی چھٹی
ہوں
اور
بس دعا تم سناؤ کچھ اور یہ کتنے یہ مہینے کے بعد آتا ہے پھر
نہیں مطلب جتنا ہو سکے پرسوں میں نے کیا تھا مجھے آئے پیسے
کتنا آیا
تو اب مجھ تو اب یہ کیا بولتے اس کو اب جتنی کال کریں گے ہم اتنا یہ ہوگا جتنی جلدی ہم ٹاسک کمپلیٹ کریں گے ات اتنی جلدی پیسے آئیں تو میں مت نہ کرتی تھی ٹاسک میں نے آج پتا ہی نہیں کل بھی میں نے کال ہی نہیں کی کسی کو
اس کے بعد میں بولوں گی تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی ہے
آج ہمیں کچھ بھی ہو جائے آج ہمیں سارے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں تیس کے تیس کیونکہ یہ ٹاسک پھر بعد
ابھی ایک کیس کی بعد آائے گا اور
ہاں اس کے بعد اور آینگے نا
ٹھیک
یہ سارے ٹاسک جو ہے آج ہی کمپلیٹ کرنے کیونکہ یہ بند ہو جائے گا پھر اس کے بعد کھلے گا ہی نہیں
پھر میں آج ہی کروں گی نا
ہاں آج ہم کریں گے نا ہم کریں گے ایک کال آپ ایک کال میں ایک کال وہ ایک کال آپ
ٹھیک
الفت دی کے ساتھ ہو جائیں گے نا پانچ کالس
ہاں
اس کے بعد مجھے بولنا میں ایک اور کا نمبر دوں گی
کہ میں ایک ہی کر سکتی ہوں اس کے ساتھ اس کے بعد پھر اور آئیں گے مجھے
ہاں اس کے بعد اور آئیں گے
ٹھیک پھر میں ایک اس کے ساتھ کروں گی ایک تمہارے ساتھ ایک اس کے ساتھ ایک تمہارے ساتھ ہے نا ٹھیک
میرے پندرہ ہونے دو کمپلیٹ اس کے بعد اور ایک کا نمبر دوں گی میں
ٹھیک
وہ اچھی ہے میں اس کو نہیں جانتی لیکن ہم نے کی بات ایک نے دی آپ نمبر اس کا
ہوں
تو پھر ہم نے کی بات میں نے کی دو کال کے اس کے ساتھ نہیں ایک کی میں نے ایک کی
ٹھیک ہے کاٹو ہاں
ہاں ہاں لیٹ ہوا